س بائی جان
وعلیکم السلام کیا حال چال بھائی جان سب ٹھیک کھانا پنے ہو گیا
جی بھائی جان ہاں بالکل ٹھیک ہے بالکل بڑھیا ہے بھائی جان میرے گھر پریوار لوگ سب کوئی بڑھیا آپ بتائیے بھائی آپ کے گھر پریوار کے لوگ امی جان ا پوجا
سب بڑھیا ہے ہمارے گھر کے لوگ سب پریوار لوگ سب بڑھیا سب ٹھیک ہے سب کہہ رہیے تھے اور بتائیے کھانا پینا ہو گیا
جی بھائی جان میرا کھانا پینا ہو گیا ہے ہم بھائی جان ابھی کھانا وانا کھائے ہیں جی بھائی جان ہم کھانے میں بھائی جان ہم کھائے ہیں آج آم روٹی اور سبزی اور تھوڑا پینے میں ٹھنڈا ونڈا پیے ہیں کیونکہ آج تھوڑا بہت زیادہ گرمی تھا بھائی جان تو وہی تھوڑا آم روٹی یا ٹھنڈا اوپر سے پی لیے تھوڑا ٹھنڈا وڈا پی لیتے ہیں تو بھائی جان تھوڑا دیر ٹھنڈا رہتا ہے نہیں تو گرمی اتنا ہے بھائی جان کی پوچھیے مت ایسے لگتا ہے جیسے پسینہ ہر وقت شریر سے نکل رہا ہے بھائی جان تو وہی بھائی جان ہما کھانا کھاؤ کے ٹھنڈا ونڈا پی کر کے وہی میں چھت پہ آیا تھا اور چھت پہ آ کر کے میں ٹہل رہا تھا تو سوچا تھوڑا بھائی جان کو یاد کر لوں تو اور بتائیے بھائی جان آپ نے کھانے میں کیا کیا کھایا
یہ بھائی جن ہمارا بھی تو بھی کھانا کھا اور کیا یہ آپ کا کوال آ گیا کھ ہے چاول کھ ہے اور چکن بناتا چکن کھائے سلاد ہم نے تھوڑا گرمی کافی ہے شام کو تو ب ٹھنڈا پیے اور بتائیے آپ کے سائڈ برسات ج ہوئی ہے واٹسپ ہوئی ہے ہمارے سائٹ واسپ کافی زور سے ہوئی ہے آندھی طوفان سب تھا دو سے تین گھنٹہ ت لگاتار بارش پڑتی ہے کم سے کم منی آج تو ہر جگہ پانی پانی ہوئی ہی گیا تھا منی ہمارے ہمارے گھر کے سامنے پورا فیلڈ جو ہے بھر گیا تھا کیا آدھا پیر پانی پورا با رہی گ تھا ہے اور بتائیے آپ کے سر برسات
ہاں بھائی جان یہاں تو برس صح ہی نہیں ہے یہاں تو گرمی کے مارے حالت ہی خراب ہے ہم لوگ کا یہاں بالکل ہی بارش ہی نہیں ہوئی ہے بھائی جان
جی بھائی جان بات تو صحی ہے ہمارے یہاں ابھی تو کافی دنوں سے دھوپ جتنا ٹیمپریچر اتنا دھوپ ہو رہی تھی باہر نکلنا ہی مشکل ہو گیا تھا نہ سامان لا جا نہ کوچنگ رہے تھ نہ کالج رہی تھے جبائی گھر گرمی تھا ایک سام تو ہم کو طبیعت خراب ہو گئی چکر آنے لگا وہ بخار ہو گیا سردی ورد آئے تھڑا ڈاکٹر کو دیکھا ہے تو وہی دوائی اور کھائے تو ٹھیک ہوا تو آپ پہ ٹھیک آپ جا رہے کچ وہی آج سے تھوڑا موسم صبح سے تو گرمی سام تھورا اندھیرا بادلوں گرا ہے تو بارش ہوا ہے تو ا ر ہے اور بتائیے آپ کا پڑھائی لے کیسے چل رہا ہے آپ نے توون لیا ہوگا تو آ کو اچھا اس میں نمبر آیا تھا ون تو اور بتائیے آگے کی تیاری کیسی چل رہی ہے کوچنگ جا رہے ہے کہ آ لائن پڑھائی اور کر رہے ہیں
تو پڑھائی لکھائی سب بڑے چڑ رہا ہے تو ٹینتھ ٹویلھ سب کر ہی لیے ہیں ہم تو ٹولھ کیے ہوئے سال بھر ہوگیا ہم تو گریجویشن میں ایڈمیشن بھی کرا لیے ہیں بھائی جان ایڈمیشن کرا را کے ہم پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رکھ تو پڑھائی لکھائی سب کرتے ہیں ہم ہم کلاس میرا آن لائن آف لائن دونوں چلتا ہے ہم آف لائن بھی کلاس کرتے ہیں آن لائن بھی کلاس کرتے ہیں ہمارا اور سارا کلاس آف لائن صبح میں ہے اور آن لائن والا کلاس میرا رات میں ہے ہم ہمیشہ کنٹینیو ہمیشہ لگاتار یہ سب کلاس کرتے رہتے ہیں کلاس ولاس نہیں چھوڑتے ہیں اور رہا بات میرا اھی کیا انٹر میں بہت اچھا نمبر جا محنت کیے تھے بہت بڑھیا سے سب نمبر بھی اچھا ہے جتنے محنت کیے تھ تھا اتنا نمبر میرا آ گیا انٹر میں تو اس کے لیے تو کوئی دقت ہے نہیں جتنا ہم چاہ رہے تھے انٹر میں جتنا محنت کیے تو نمبر میرا آ گیا اتنا نمبر ہے جتنا سے میرا کام چل جائے کیوںکہ سب اچھا نمبر ہے جتنا بھی سب ہندی میں انگلش میں پھا نمبر آنا چاہیے انگلش میں تو میرا ستر پرسینٹ کے اوپر ہے اورگش ستر پردان کو پڑ ہی رہنا چاہیے
جی جی ہمارا بھی جی ہمارا بھی ٹین میں تھوڑا اچھا گیا تھا فرسٹ ڈویژن آیا تھاے سب سبجیکٹ میں اچھا اچھا نمبر تک کے تیاری کیے تھے ہم بھی سال بھر خوب محنت کیے تھے اور پڑھائی پڑھائی پہ دھیان دیے تو وہی الیونت ہمارا اس سال بڑھیا گیا نا اس سال الیونتھ میں کھ زیادہ پڑے نہیںے پورا وہی گھما پری کیے اور پ گھائے لوٹ چلائے الیونھ تو دھیان نہیں دیے وہ ٹل آ گیا تھوڑے بتھی آل ہوجے ہمائ کر رہے کوچنگ جا رہے وہی سوچے ہے کہ آن لائن بھی کی ہے دو بیچ آف لائن الگ الگ ٹائم ٹیبل اس کا نکالے ہیں کہ ہم سب سبجیکٹ کا الگ الگ کوچنگ تو سب ہم صبح جاتے ہیں چھ بجے سے اور سات آٹھ لو چار سو س کوچنگ کرتے ہیں اور آن لائن بھی رات کو دو بیچ آن لائن موبائل سے ہی پڑھتے ہیں ہم ٹو ہ لیں گی گ ٹائم نہیں بچ سر بھی بولے ٹم ب س ک کرنا کمپٹ کرنا ہے ایام کا ٹائم لگ جا رہا ہے تو ہم د دیے اب تو کوچنگ اسکول سب بند ہو گئی گرمی کی چ ہو گئی دیکا کافی گرمی پڑ رہی ہے وہ گرمی کی چٹی ہو گئی ہے تو تو گھر پہ ہی پڑھائی کر رہے ہیں تو گھر پہ ہر سبجیکٹ کا الگ الگ الگ الگ ٹائمگ بنا لیے الگ الگ ٹائم سے اس کا پڑھ رہے ہے جو بھی کوشچن کو ڈاؤٹ ہے ہم اسکرول کر دیں پین سے لکھ د کوچنگ کھلے گا خوش ہم بنایا گیا کچی کھلے گا ڈن سر سے پوچھے گئے بولے بھی چا چن نہیں بنے اس کو لیناپی میں کوچگ ک سب ڈٹ کو س کروا لینا وہی ہم تیاری تو کر رہے اور بتائیے گر ہ بھی ج رہا ہے کہ نہیں
جی بھ جان پھر سے جا
گرمیوں کے دن میں کہیں گھومنے ج رہے ہیں کہ نہیں کچھ پلان اور بنایا ہے کہ نہیں
نہیں بھائی جان ابھی تک تو پلان نہیں بنائے ہیں کہیں کا اور گرمی اتنا نہ زیادہ لگ رہا ہے بھائی جان جب ہم کو کیا ہی بتائے گرمی کی کہانی بھائی جان اتنا پسینہ چ رہا ہے بدن سے بھائی جان جیسا لگ رہا ہے کہ ہم ہر وقت پسینہ ی نہ آار رہے ہیں بھائی جان گرمی کے تو دن میں اب سوچ رہے ہیں بھائی جان میں کہیں گھومنے جاؤں کہیں گھومنے نکلوں تو ابھی تو فی الحال پلان بناائے نہیں ہے کہیں گھومنے کا پر سوچ رہے ہیں کہیں جے کا تو کیوں نہ چلیے بھائی جان آ کی بھی اگر چھ نہیں تو کیوں نہا ہم لوگ ساتھ ہی مل کر پلان بنایا جائے بھائی جان کچھ ایسی جگہ ہوگا جہاں پہ ہم لوگ کو جانے میں ڈھیر سارا
جی ہم تو سوچے ہیں پل تو پلان ہم سوچ لیے کہاں جانا ہے گھومنے کی کہ کافی گرمی ہے تو گرمی کے دنے میں تو کافی برفیلا جائے گا پہاڑی جگہ اچھا رہے گا ج ٹھنڈی کی برف ٹھنڈی کا موسم اچھا جگہ ہو تو ہم تو سنے شملا کافی ٹھنڈی جگہ ہے شملہ میں کافی بہت سارے پہاڑے بہت سارے جلے ہیں اور خوبصورت نظارہ ہے اس کا بہت سارے پیڑ پودے ایک سے پیڑ پودے ایک سے پھل کا نظارہ وہاں ملتا ہے شم سنی بہت خوبصورت ہے کہ ہمارے ب جا نہیں کیا ت م دور تو وہاں اس کے چ ب گیا تو کچھ پکچر ہمارے پاس ڈالی تھی کافی اچھے اچے پچر تھے اور بتائے بھی تھی وہاں کا بھوجن وہاں کا پہناوا کاف اچھا ہے وہ کافی تعریف کیے تھے تو وہ لوگ تو ٹرین سے گئے تھے ٹرین سے ان کو دو دن لگا جانے میں اور ٹرین میں ہی سلیپر سے گئے تو کھانے پینے کا دقت نہیں ہوا بس کپڑا دو تین جوڑے لے گئے تھے پیک کروا اور کانا پنے ٹن تو وہاں اترے تو بڑھیا سا ہوٹل ہے ہوٹل گ پیے کپڑا اور پلے ہاں کپڑا وہی بولے کہ زیادہ تو خرچہ ہوگا نہیں نارملی تم لوگ خرچہ میں تم لوگ گھوم سکتا ہے شملہ تو وہی ہم بولے کہ اگر جانا ہی گھومنےن میں شملہ کافی اچھی جگہ ہے گھومنے کا شملہ میں ہم لوگ جا سکتے ہیں گھومنے کے لیے تو ہم سوچ رہے ہیں نہیں چھٹی تو ابھی ہے ایک مین تک چھٹی ہے کوچنگ ہم لوگ تو تین چار دن لگے گا شملہ سے گھوم گھام کر ہم لوگ چار دن میں چار پانچ دن میں تو آ ہی جائیں گے تو آپ چلنے کے لیے تیار ہے
جی بھائی جان بالکل بھائی جان ہم تو چلنے کے لیے تیار ہیں ہم تو سوچ ہی رہے ہیں بھائی جان ہم گھومنے پھرنے نکلے چھٹی کے دن ہے بھائی جان گھر پہ بیٹھ کے کیا کریں گے بھائی جان گھر پہ بیٹھے بیٹھے بور ہو رہے ہیں بھائی جان تو ہم تو کبھی سے سوچ رہے کہ گرمی کا دن ہے گرمی مو موسم ہے تو یہاں پہ بیٹھ کے گھر پہ بدن سے پسینے چکانے کا کیا فائدہ بھائی جان ہم تو کبھی سے سوچ رہے کہ کہیں ایسی برفیلا جگہ پہ جائے کہیں ٹھنڈی جگہوں پہ جائے جہاں جانے کے بعد ہم کو جنت سا محسوس ہو جہاں ہم کو آنند ہی آنند ہے جہاں میرے سر کو میرے جہاں میرے شریر کو پورا سوتنتر فری ہو اور پورا سوکھا سوکھا فیل کرے میراو میرا شریر خوشیوں سے جھوم اٹھے ایسی جگہوں پہ تو ہم جانے کے لیے تیار ہی ہیں بھائی جان تو آپ بس آپ ہمیں اطلاع کر دیجیے کہ بھائی کب نکلنا ہے کیسے نکلنا ہے کس وقت نکلنا ہے اور کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں بھائی جان وہ جیسے کہ بتا دیجیے گا بھائی جان ضرورت کی چیزیں ہم لے لیں گے بھائی جان
جی جی جی سنیے تو ہم بولے ہیں ہم تو بتا دیں گے ٹائمنگ وہ بتا دیں گے ٹنوں پہلے سے سلیپر والا ج ہوتا ہے ٹرین پہلے سے تین چار دن ہفتہ بھر پہلے ہی بک کرنا ہوتا ہے تو ہم کل یا پرسوں ٹرین کو بک کر دیں گے تو آپ لوگ بتا دیں گے کب کا ٹکٹ ملا ہے کب کچھ نکلنا ہے تو آپ لوگ سو دو سو تین چار جوڑا کپڑا لے لیجے گا جو ضروری سامان دوائیوں کی دوائی بھی لے لیجیے گاروری سامان وہ آپ لوگ ت وہ لے لیجے گا اور اگر کپڑا بھی اور شاپنگ کرنا ہو تو ایک دن میں فون کیجیے گا ہمیں شاپنگ کرنے کے لیے جان جا رہے ہیں تو آ جائیے گا ہمارے ساتھ ایک دو جوڑا کپڑا و خرید لیا جائے گا اس کے بعد اپنا جو کھانے پینے کا سامان وہ بھی لے رکھ لیا جائے گا تو اس کے بعد ہم آپ کو ہم کل پھر ٹکٹ بک کر رہے ہیں تو ڈیٹ آپ کو ہم بتا دیں گے کب کب ہم لوگ نکلنا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو کل فون کریں گے ٹھیک ہے ر
جی جی بالکل بھائی جان آپ ہمیں اطلاع کر دیجیے گا ہم تیار آ رہیں گے ٹھیک ہے بھائی جان پھر آپ آگے بات ہوگ خدا حافظ بھائی جناب جی خدا حافظ بھیا